ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ب جنٹ کو
ہاں ٹھیک ہو آب ٹھیک ہو
بس بڑھیا بھائی جان گھر میں سب ٹھیک ہو کہہ رہے تھ ہو گھر میں سب بس بڑھیا کیا حال چال ہے بچان
بس ٹھیک شاء اللہ کاال شکر
ہاں ب ا اان ن نہشتہ واشتہ کی بان
ہاں ناشتہ واشتہ کیا
اور اسنیح بھجن کچھ
اور سناؤ کیا کر رہے اس وقت
ا بھی ہم گاڑی پہ بیٹھ کے بیچو نہیں ہاں ب ج ہم بولے کس پہ بات کریں گے
اور اس پہ بات کریں گے جنگلات پہ بات کریں گے
اوکے بھ جان ٹھیک ہے بھ جان ہاں بجان
رکھنا اس پہ بات کریں گے کوڑے ووڑے پہ
ان جی کے بذیبہ جن جو یہ جنگلات ونگلات ہے
جی بھائی جان
یہیا ہمیں کاٹنے نہیں چاہیے نا بھ جان
جی بھائی جان
ہاں بھائی جانیں ہمیں سا آ کرنے چاہیے
جی بھائی جان
آ با جان اورورے میرے زد بائی جانور ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیےا بائی
جی ب جاد
ہم بائی جان گغمبے لگان ا چائے ن کہہ کٹن چائے ہم بیڑ ہے نا بچان بچان اگر ہم اگر ہم پانچ پٹ کاٹ کے یہ دو دس پیڑ ہمیں لگانا چاہیے نا پہلے بھجنگررم بجنگررم پٹار دین تو ہمیں پیڑ نہیں کاٹنے چاہیے ہم پیڑ پیڑ کاٹتے ہیں تو ہم پیڑ خریدتے تھے وہ تو ہم سے پیسے لیتے ہیں نا بھائی
جی بھائی جان جی
ہاں بس ہاں بھائی جان ان سے پیسے دیتے ہیں اور پیسے خرچ کرتے ہیں مکان وکان بناتے ہیں پیڑوں سے بھائی جان نہیں ہمیں نہیں کرنا چاہے ہمیں پیڑ لگانا چاہ ناے کاٹنے چاہیے پودے لگانیں چاہیے نا کہ کاٹنے چاہیے
جی بھائی جان
ہاں بھائی جان ہاں آپ بولیے بھائی جان کچھ اس بارے میں
ہاں ضروری کاٹے پیٹ کاٹے نہیں چاہیے پیڑ اگر دس کاٹیں گے
ہاں بھائی جان جی بالکل صحیح بات ہے بھائی جان بھائی جان اور بھائی جان ہمیں بھائی جان ہمیں زیادہ سے زیادہ ندی نالوں صاف رکھنی چاہیے
جی جی بھائی جان بہت صاف رکھنا چاہیے یہ کوڑا وڑا نک نکلتا ہے نا
كڑا ووڑا نہیں ڈالنا چاہیے پانی میں ہمیں بھائی جان ہمیں پانی بھائی جان ہمیں پانی صاف رکھنا چاہیے ہے نا بھائی جان اچھا بالکل صحیح بات ہے بھائی جان ہمیں پانی صاف اگر ہم پانی صاف رکھیں گے تو
جی جی بھائی ہاں جی جی جی جی جی جی جی یہ پانی وانی صاف رکھنا ہے اس میں وہ کوڑا ووڑا نہیں ڈالنا چاہیے
جی جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی بھائی جان
جی جی جی
ہاں بھائی جان اور ہمیں پانی صاف رکھنے چاہیے اگر اگر گھر سے کچھ کوڑا ووڑا نکلتا ہے تو وہ ہمیں پانی میں نہیں ڈالنا چاہیے ہے نا بھائی جان
جی جی بھائی جان جی جی بھائی جان بالکل بات آپ کی
ہاں اگر گھر میں یہ کوڑا ووڑا نکالتا ہے وہ ہمیں کسی گاڑی میں دور پھینکنا چاہیے اگر گاڑی نہیں آتی ہے تو ہمیں گڈھا کھودنا چاہے اسی میں ڈالنا چاہیے ہے نا بھائی جان
اچھا جی بھائی جان
جی بالکل صحیح بات ہے بھائی جان
جی جی
اب آپ بولے اس بارے میں کچھ بھائی جان
پانی کے بارے میں
ہاں بھائی جان اسی بارے میں بولے کچھ ہ
صاف رکھنا چاہیے پانی اس میں کوڑا وڑا نہیں ڈالنا چاہیے کہیں پہ گڈھا کھود نا ہے اسی میں ڈالنا ہے
جی بالکل صحیح بات ہے بھائی جان اگر ہم پانی صاف اگر ہم پیڑ لگاتے تھے لگانے لگاتے ہو وہ ہمیں ہوائی ساف ملے گے آکسیجن دیتے وہ پیڑ ہمیں ہے نا بھائی جان ہاں بھائی ت ہمیں پانیس صاف رکھنا چاہے اگر ہم پانی گندا رکھے گے تو ہم وہ وہی پانی پیتے ہیں ہم ان سے بیمار پڑ جاتے ہیں ہے نا بھائی جان بھائی جان تو بھائی جان ہمیں زیادہ سے زیادہ پانی صاف رکھنا چاہیے ہے نا بھائی جان گندا نہیں کرنا چاہیے اور بھائی جان ہمیں نشے سے دور اور بھائی جان ہاں بھائی جان ہمیں نشہ کرنا نشہ نہیں کرنا چاہے کوئی سگریٹ وگریٹ پیتا ہے اسے بولے کہ بھائی جان یہ غلط ہے یہ مت
یہ غط بات ہے جی بھائی جان
جی بالکل صحیح بات ہے بھائی جان کوئی بھی نشہ ہم ہم نہیں کرنا چاہیے وجہن اور اگر اگر کوئی بندہ نشہ کرتا ہوگا تو اس سے گھر والوں پہ بھی عزت نہیں رہتے رشتتے داروں میں بھی عزت نہیں رہتے کسی کے پاس بھی دوست ووست ہوتا تو اس کے پاس بھی عزت نہیں رہتے وہ بے عزت ہوتا ہے ہر ہر جگہ سے ہے نا بھائی جان
جی بھ جان ضروری بات ہے
ہاں بھائی جاان ہاں بھائی جا اور امی نشا نہیں اگر کوئی بندہ نشہ کرتا ہوگا اس کو پاعس پیسے نہیں ہوتے ہو تو وہ پھر چوری کرنے لگ جاتا ہے بہت سارے چوری کرنے آتے ل گھر میں چوری کرتا ہے آس پاس کے چوری کرنے لگتا ہے نا بھائی جان
جی بات صحیح ہے بہت ہی اچھی بات آپ نے کی
ہاں بائی جان ابوللیے بارے میں کچھ بائی جان
ضروری بات ہے نشہ نہیں کرنا چاہیے کی اج کل کے بچے نشے کرتے ہیں نا
ہاں بائی جان
پھر کل وہ کل چوری بھی کرے گا گھر میں بھی چوری کرے گا وہ
ہلو ہاں بھجان ہمیں یہ نشہ وش
جو جروری بات یہ نشہ نہیں کرنا چاہیے ہم کو دوسروں کو بھی بتانا ہے یہ نشہ مت کرو
جی بھائی جان صحیح جی بھائی جان بالکل صحیح بات ہے بھجن یہ جو بھجن آج کل کتے ہوئے بچے ہیں موبائل فون زیادہ دیکھتے بہت زیادہ موبائل بہت زیادہ موبائل فون دیکھتے ہے نا بھائی جان
جی بھائی جان بہت زیادہ جیکگتے ہیں بچے بھی دیکھتے ہیں ج بچوں جو چھوٹا ہے نا
جی بھائی بالکل
چھوٹے بچے کھانے بھی نہیں کھاتے ہے موبائل کے بغیر
ہ موبائل کے بغیر وہ کھانا نہیں کھاتے چائے بھی نہیں پیتے کچھ بھی نہیں وہ پیتا ہے کھاتا ہے موبائل کے بغیر وہ ان کے ماں باپ کو ان کو سکھانا چاہے کہ یہ غلط ہے وہ مت کرو یہ مت کرو یہ غلط ہے جی باجا مفت بھجنم بھائی جان موبائل فون لیتے ہیں اکیلے کمرے میں لیٹے ہوتے ہو تو پتہ نہیں کیا دیکھتے ہوگے کمروں میں غط دیکھتے ہو صحیح دیکھتے ہو ہمیں پتا نہیں ہے نا بھ جان ان کے ماں باپ کو بھی پریشانی وہ نہیں ہوتی ہے کہ کیا دیکھتے ہوگے ہے نا بھائی جہاں جی بھائی جی آپ بارے بولے اس بارے میں کچھ با جان
جی بچوں کو فون ٹوٹل نہیں دیا چاہیے بچوں کو آنکھیں خراب ہوتی ہے آج بچے کھانا بھی نہیں کھاتے د فون کے بغیر دیکھے نا سب کچھ بچے بھی نہیں کھانے کھاتے چھوٹے بچے جو ہوتا ہے وہ کھانا بھی نہیں کھائے گا
جی جی بالکل صحیح بھ موبائل فون کے بجے ہاں سب کچھ کھاتے ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا میں کیا کھا ہوں کھاتا ہو یا نہیں کھاتا ہوں اس کو پتا نہیں ہے نا بھائی جان جی بالکل صحیح بات ہے اور بھ جان ہمیں علم بھ جان ہمیں زیادہ سے زیادہ اور پھر علم ہونا چاہیے نا بھائی جان جی جی بالکل
جی بھ جان
ہاں ابولے اس بارے میں کچھ بچان ابولے اس بارے میں کچھ بچان
جی بہت ضروری بچوں کو فون نہیں دینا ہے وہ کھانا بھی نہیں کھا رہا اس کے بغیر
ہاں بھجان اور ہمیں علم ہونا چاہیے بھائیجان ہے نا بھجان بھائیجان اگر ہم کہیں
پڑھنی چاہیے پانچ چکر نماز پڑھنی چاہیے
لحیح بات ہےپ کی بات پانچقت نماز ادا کرنی چاہ ہم ہاں باائی جان صحیح بات ہے آپ کی باائی جان
کچھ اس میں سیکھیں گے
ہاں اللہ تعالی اس میں صحت بھی رکھتا ہے سب کچھ رکھتا ہے اللہ تالی بیماری وماری بیماری بھی نہیں ہوتے اس اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے نا بھائی جان بھائی ہمیں زیادہ سے زیادہ اگر ہم دکان پہ جاتے ہیں ہم دکاندار بولتا ہے اتنا پہنچے دو ہمیں پت نہیں ہوتی ہے کہ کتنا ہو ہمیں اس کو کتنا دینا ہے ہمیں واپس کتنا واپس کتنا لینا چاہیے
جی بھائی جان
یہ بھی پتا ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم کہیں دور جاتے ہیں خر بھائی جان جی بھائی جان ابوری بولیز بارے میں کچھ باچان
ضروری بات نماز پڑھنے چاہیے ضروری سب کچھ سکھیں گندماازمی
جی جی بالکل جی جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی بھائی جان بھائی جان دہ بجن ہمیں آس پاس ماحول کو صاف رکھنا چاہیے ہمیں جی بالکل صحیح صاف ن چاہے ہم اس ماحول کو ماحول کوم حساب اگر ہم ماحول کو صاف رکھیں گے تو ہماری صحت بھی صاف ہو جائے گی ہو رہے ہو جی بالکل آپ بوولے بھائی جان اور کچھ
جی بھائی جان اور سب کچھ ٹھیک ہے گھر پہ سب ٹھیک ہے
بس بڑھیا بھائی جان آپ کوئی گیم ویم کھیلتے ہو کرکٹ کھیلتے ہو والی بال کھیلتے ہو فٹ بال کھیلتے ہو ہاکی کھیل جی بالکل ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ٹھیک ہے بھائی جان
بہت ہی اچھا زیادہ لگتا ہے میرے کو کرکٹ بہت ہی اچھا بیٹنگ کر رہا ہوں میں
ب جان اگر ہم دکان پہ جاتے ہیں تو ہم پلاسٹک بیگ میں لاتے ہیں اگر ہم سبزی لاتے ہیں وہ بھی وہ بھی پلاسٹک بیگ میں لاتے ہیں اگر ہم میٹ لاتے ہیں وہ بھی پلاسٹک بیگ میں لاتے ہیں بھا جان ہمیں ایک کام کرنی چاہیے کہ ہم پلاسٹک بیگ استعمال نہیں کریں گے ہمیں زیادہ سے زیادہ ہم زیادہ سے زیادہ کااٹن بیگ استعمال کرنے چاہیے نا با کاٹن ج اگر ہم دکان پہ جائیں گے تو کاٹن بھی استعمال کرے
پ
ہے نا بھائی جان جی بھائی جان ہمیں پلاسٹک بیگ استعمال نہیں کرنے چاہی ہمیں زیادہ سے زیادہ کاٹن بیگ استعمال کرنے چاہیے نا بھائی جان
جی بھائی جان جی جی
آبائ جنگ آ بولے اس بارے میں کچھ
بہت ہی غلط بات ہے یہ کاٹن بیگ استعمال کرتے ہیں نا دوسرا بیگ جو ہوتا ہے نا اس کو کیا بول رہے وہی یوز کرنا چاہیے
نہیں بچ جانا وہ نہیں کرنے پلاسٹک پہ ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہیے کہ پلاسٹک بیگ نہیں استعمال کرنے چاہیے ہمیں کااٹن بیگ استعمال کرنے چاہیے پلاسٹک بیگوں سے بیماری پھیل جاتی ہے با جؤں چلو بائی جان تھین یو آپ سے بات کرنے میں بہت مزہ آیا چلو بھائی تھین
اوکے بھائی تھینک یو دوبارہ بات کریں گے آپ سے